ہیلو
ہیلو
ہیلو
السلام و علیکم
جی وعلیکم السلام
کیسے ہو سب کہریت ہیں
جی بالکل خیریت سے ہیں آپ بتائیں آپ کیسی ہیں
جی میںیم میں بھی کہرہیت ہوں سب کہ رہیت ہیں اللہ تعالی کی دعا ہے
اور بتائیں کیا ہو رہا ہے
کچھ نہیں ہو رہا ہے بارش ہو رہی ہے یہاں پہ تو
ہاں وہ تو ابھی ایسا ہے کہ بارش کا موسم ہے تو آپ جہاں دیکھیں گے تو وہاں بارش ہی ہو رہی ہے اور بارش کی وجہ سے تو اتنی زیادہ تکلیف ہوتی یہ کہ کچھ کام ہی نہیں ہو پاتا ہے
صحیح فرما رہے ہو کچھ کام ہی نہیں ہو پاتا ہے
اور بتائیں کھانا وانا پک گیا آپ کا
ہاں کھانا وانا ابھی نہیں بنایا ابھی بنے گا
اچھا ہمارے یہاں تو ہو گیا کھانا پینا شام رات کے کھانے کی تیاریاں ہوں گی بس
تو میں کہ کل جو شام شام کو بناتے وہ کھانا بن گیا آپ کے یہاں پہ
نہیں نہیں بنے گا رات میں میں بھی کہاں بنے گا
اچھا آپ صبح کی بول رہی ہو صبح کے کھانے کی صبح کا کھانا تو ہو گیا ہمارا اب بھی رات کا کھانا بنائیں گے
ابھی تو جانتی ہیں سمے تو کتنا قیمتی ہو گیا ہے سمے سے جو اگر کوئی چیز نہ ہو تو اس کے بعد پھر کوئی کام ہو ہی نہیں پاتا ہے اور آج کل کے لوگوں کا کیسا ہے کہ وہ لوک نا سب کا مطلب سمے کے حساب سے کام ٹالتے جاتے ہیں ان لوگ کا کہنا ہے کہ نہیں ہم بعد میں کرے جی ہم کچھ سمے بات کر لیں گے ہم کچھ دن بات کر لیں گے پھر وہ بات بات ہو کر کیوں ان لوگ کا کام کئی ہوئی نہیں سکتا
جی صحیح بول رہے ہو
کل جاتا ہے اب ایک سمے کبھی واپس نہیں آ پاتا اور ان لوگوں کام کبھی ہو ہی نہیں پاتا اس لیے ایسے لوگ اپنی زندگی میں کبھی آگے بڑھ ہی نہیں پاتے
ہ صحیح فرما رہے ہو مطلب کہ جو سمے نکل گیا وہ نکل گیا جو کام ہو گیا وہ ہو گیا پھر تو ہیلو
بالکل ایسا ہی ہے ہمارا بھی یہی کہنا ہے مطلب ایک بار ایسا کیا ہو گیا کہ اگر کوئی کام ہم نہیں کر پا رہے ہیں سمے سے یا پھر وہ ایسا نہیں ہوا تو اس کے بعد ہو ہی نہیں پائے گا
جی صحیح فرما رہے ہیں سمے تو ایک ایسی چیز ہے امپورٹینٹ کہ اس کے بنا کچھ بھی نہیں ہے سمے ہی ٹائم ہے ج منی تو سنائی ہوگا اپ نے ٹائم ہے تو دھن ہے دھن ہے تو ٹائم ہے جی
ہمارے ہی ہے اپ ایسا ہے کہ اگر ہم سمے سے اپنا سارا کام کریں گے اور سمے سے یہ ساری چیزیں کر لیں گے تو ہمیں آگر آگے جا کر کوئی بلکل بھی کوئی دیک ہی نہیں ہوگی سمے ہمیں ہمارے جین کی سب سے انمول چیزیں میں سے ایک اگر ہم اسے بلکل کی قدر نہ کریں اس کا صحیح طریقے سے اس کا مال نہ کرے تو ہمارا کام کوئی بھی کبھی ہو ہی نہیں پائے گا
جی جی صحیح فرما رہے ہو
ہمارا تو یہی کہنا ہے جی
ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ مطلب کہ کچھ لیڈیز ہے نا جو لیٹ جگ تی ہے نا ٹائم پہ تو جگتی نہیں ہے پھر جک پیس او کے پھر کیا ہوتا ہے کہ تو وہ لیٹ جگیں گے تو کام بھی تو ان کا لیٹ ہی ہوگا نا
بلکل صحی
جو اس جو جلدی ٹائم پہ جگے گی جتنے ٹائم پہ جگنا چاہیے اس پہ جگے گی تو اس کا کام جلدی ہوگا جلدی فری ہوگی وہ ہے نا اور جو لیٹ جگے گی وہ تو لیٹ ہی فری ہوگی تو اس میں پھر وہ نا یہ بولتی میرا یہ کام رہ گیا اپ وہ رہ گیا ارے بھائی وہ آپ کی وجہ سے رہا ہے کام اگر آپ جلدی جگتی جلدی سب کچھ کام کرتی تو جلدی ہوتا اب لیٹ ہو رہا ہے وہ آپ کیا وجھ سے ہورہا ہے
جی ایسا ہے کہ اگر ہمیں کچھ کچھ کام اپنے سمے پر کرنا ہے تو اس وجہ سے سمے پر اٹھنا بھی پڑے گا سمے پر ساری چیزیں کرنی بھی پڑے گی تبھی وہ چیز اپنی سمے پہ ہو گئے اگر ہم جو سمے کی قدر نہیں کریں گے
تو سمے بھی ہماری قدر نہیں ک نہیں کرتا ہے ہم سمے قدر نہیں کرتے تو سمے بھی ہماری قدر نہیں کرت
تو سب میں اگر ہم جیون میں سفلتا پراب صافے سفلتا پانا تھا تے ہیں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے سمے کی قدر کرنی ہی پڑے گی کیوںکہ بیتا ہوا سمے کبھی واپس نہیں آئے گا اگر ہم کوئی کام ٹال دیں گے اسے ابھی نہ کر کے ہم بعد کا سوچیں گے تو پھر وہ کام ہمارا وہیں رہ جائے گا اور ہمارا سمے بھی نکل جائے گا
جی جی صحیح فرمایں
اس لیے میں ہر پل صحیح مطلب صحیح طرح سے سمے کا است استعمال کرنا چاہیے سمے کی مطلب
سمے کو کہ ہاں اس ٹائم پہ ہمارا یہ کام ہونا ہے تو وہی اسی ٹائم پہ ہونا نہ نہ ایک منٹ جیادہ نہ ایک منٹ کم
بلکل صحیح فرمایا رہی ہے ہیں اپ اب اپ دیکھے اسکولوں میں دوا روں میں ایسا ہوتا ہے کہ بچے ا سمے پہ ہی اسکول جاتے ہیں سمے پہ ہی وہ لوگ اسکول سے چھوٹتے ہیں ان کی چ چھٹیاں ہوتی ہیں تو گھر واپس آتے ہیں اگر کوئی بھی سمے کے حساب سے نہ چلے اور دفتر وغیرہ بھی سمے کے حساب سے نہ چلے تو پھر تو انسان کا کوئی کام کبھی سمے سے ہو ہی نہیں پائے گا نہ نہ سمے سے آرام کر پائے گا نہ سمے سے کھا پائے گا
کھراب ہو جائے گی جب تواج جائے ری پائے گا جو دفتر وغیرہ صحیح نہیں ہو پائیں گے تو کھل نہیں پائیں گے ٹیپ سے تو ان کی پیشنٹ کی طبیعت خراب ہوگی اور جو اسکول وغیرہ ہے وہ نہیں چلیں گے صحیح سے تو بچے کو بھی کچھ نہیں سیکھیں گے ہے نا
جی بلکل صحیح فرما رہی ہیں اپ دیکھیے حس بس اسپتالوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی پیشنٹ زیادہ ہی بیمار ہے اسے اگر ہم جل جلدی جلدی اسپتال لے کر گئے ہیں اس کا علاج صحیح وقت پہ نہ ہو تو پھر وہ انسان تو بہت زیادہ ہی بیمار مار ہو جائے گا اسے کچھ بھی ہو سکتا ہے اگر صحیح وقت پہ ہو اس کا علاج نہ ہو تو اس لیے سمے کی قدر کرنا بےحد ضروری ہے اوس سمے پہ اپنا کام کرنا بھی بےحد ہی ضروری ہوتا ہے
جی صحیح فرما رہی ہوں اور پتہ ہے سمے ہی ہمارے جیون کا سمے ایک ایسا چکر ہے جو چلا گیا تو چلا گیا پھر واپس نہیں آئے گا لوٹ کہ ہاں کہ جو اٹھارہ تاریخ آج کی ہے نکل گئی وہ کل آ جائے گی ایسا نہیں ہے جو نکل گئی وہ نکل گی وہ پھر اگلے مہینے ہی آئے گی
بلکل
ہمم
ایسا ہے کہ ا سمے ہمارے جیون کا ایک بلکل انمول حصہ ہے ہمیں سمے پر پڑھائی محنت اور اپنے کام پورے کرنے چاہیے اب بچے دیکھیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انہیں لگتا ہے کہ نہیں ہم ابھی پڑھائی نہیں کریں گے ہم بعد میں کر لیں گے پھر بعد میں جب وہ اسکول جاتے ہیں تو انہیں وہاں کتنی زیادہ ڈانٹ پڑتی ہے اس سمے پہ انہیں لگتا ہوگا کہ نہیں ہمیں اپنا کام اپنے سمے پہ کر لینا چاہیے تھا تو ہمیں آج ڈانٹ نہیں پڑ رہی ہوتی
جی جی صحیح فرما رہی ہو ایسا ہوتا نہیں بچے نا کچھ کام وغیرہ نہیں کر کے لے جاتے اس پ ڈانٹ وغیرہ پڑ جا تی ہے پٹائی بھی لگ جاتی ہے پھر گھر آ کے رو تے نے انہوں نے مارا انہوں نے مارا پر جو لوگ سمجھدار ہوتے ہیں وہ تو بولیں گے ہی کہ کام نہیں کیا ہوا تو ماریں گے تو ہی ہے نا بچوں کو مار تو پیٹیں گی بچوں میں
پر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنا کام سمے پر کر لینا چاہیے کیوں کہ
جی جی جو جو کام ہمیں جس ٹائم کرنا چاہیے وہی کرنا چاہیے اس سے دوسرا ٹائم جیسے کہ کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ میں کل سے پڑوں گا ہے نا کل آ جاتا ہے کل آ جاتا ہے پھر پڑھنی
اپنا سمے پہ کام کرے گا تو اسے اپنا جو بھی وہ منظر جہاں پہ بھی وہ پہنچنا چاہت جو بھی وہ کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور پہنچ جائیں گے چ
کرنی پڑتی ہے پھر نا سکسیس اپنے ہاتھ ہو جاتے ہیں اللہ تعالی کی رحمت رہتی ہے سب کے ساتھ اچھا ہوتا ہے
بالکل صحیح فرما رہی ہیں اللہ تعالی نے دیکھیے ہم سبھی کو اپنے دلوں میں چوبیس چوبیس گھنٹے دیے اگر ہم اس چوبیس گھنٹے میں سے بارہ گھنٹوں کا بھی اچھے سے استعمال کریں ان بارہ گھنٹوں میں اچھے اچھے کام کریں اپنے کام میں ٹائے سب کچھ اپنا کام کر کے ہم رکھیں تو ہمارے لیے وہ کتنی بڑی اچھی چیز ہوگی اور کچھ لوگ ہوتا ہے اپنے چوبیس گھنٹے میں سے تو بیس گھنٹے یوں ہی برباد کر دیتے موبائل فون کے استعمال میں باہر فالتو
فون کے استم
جی اور باہر فالتو گھومنے میں وہ فالتو سیر کر رہے ہیں باہر پہ یا پھر ٹی وی دیکھ رہے ہیں گیمس کھیل رہے ہیں انہیں ساری چیزیں وہ اپنا سمے برباد کر چکے ہوتے ہیں
جی صحیح فرما رہی ہو
اپنا سمے برباد کرتے ہیں انہیں بعد میں جا کر بے حد ہی پچھتاوا بھی ہوتا ہے
جی کہ ہم اس ٹائم پہ کچھ کر لیتے تو اچھا ہوتا ہے آج یہاں پہ نہیں ہوتے یہی افسوس رہتا ہے سب کو کہ ہم اس ٹائم پہ یہ کر لیتے تو ہمارے ساتھ یہ نہیں ہوتا ہم یہ ہو جاتا ہم وہ بن جاتے ہم پڑھ لیتے تو یہ ہو جاتا ہماری جاب لگ جاتی سب ایسے ہی پچھتاتے ہیں پھر پچھتانے سے کچھ ہو تا نہیں ہے نا پھر بس فالتو کی ٹینسن رہتی ہے اس سے اچھا جو کرنا ہے آپ کو ٹائم پہ کرنا ہے جو سمے نکل گیا وہ نکل گیا پھر کچھ نہیں
ہمیں اپنے کام بالکل سمے پہ کرنا چاہیے اور سمے پہ نہ کرنے کا کارن سب سے بڑا یہی ہوتا ہے کہ ہمیں آلس آتی ہے یا تو ہم لاپرواہی کرتے ہیں سمے برباد کرتے ہیں اپنا کیونکہ ہمیں ایسا لگتا کہ نہیں ہم وہ کام بعد میں بھی کر سکتے ہیں پر بعد میں کبھی کوئی چیز ہو
جی صحیح فرما رہے ہو وہ تو اب اللہ تعالی اللہ تعالی کی اتنی رحمت ہے کہ مطلب کہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کچھ کرنے کے لیے ہو رہا ہو ورنہ تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں تو ٹائم کی وجہ سے بھوکے کے بھی مر جاتے ہیں
بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ پر انہیں اپنا کام بھی تو اپنے سمے پر کرنا ہوتا ہے اسی وجہ سے نا ہم یہی کہتے ہیں کہ کسی بھی انسان کو اپنا سمے بالکل بھی برباد نہیں کرنا چاہیے اور ہمیشہ محنت کرتے رہنا چاہیے
جی جی صحیح
کا سمے بھی بالکل برباد نہ ہو اور وہ اپنی جندگی زندگی میں وہ جہاں پہنچنا چاہتے ہیں وہ اس سے زیادہ اوپر پہنچے اچھی اچھے اچھے کام کریں
صحیح فرمارہی ہے چلو تو ٹھیک ہے مجھے آپ سے بات کر کے مجھے یہ بھی گفتگ کر کے بہت اچھا لگا خدا حاظ
اللہ حافظ